ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
م السلام علکم
ہلو
اور سب کہہ رہیے تھے
ہلو
ہلو
ہلو الس السلام علیکم
آج کم آ رہی ہے ایسا اشو خیریت ہے بیگم بیگم سااہب اورورلہ ت کرر باقہ شیونی ر یہ آ
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاںٹین کو
آج ہم جس موضوع پر آج ہم کتابوں کی اہم
اچھا بکس وغیرہ کا ہاں جی جی بالکل بالکل بالکل کریں گے کیوں نہیں بات کریں گے
جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کی میں نے بولا جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کی تعلیم کا سفر کتابوں سے ہی شروع ہوتا ہے ہر سبجیکٹ کی اپنی کتاب سبجیکٹ کی اپنی کتاب ہوتی ہیں
جی جی جی ہوتی ہے
ہمیں نئے نئی معلومات دیتی ہیں
جی جی
اگر کتابیں نہ ہوتی تو آج ہم سائنس ہسٹری جگرافی میتھ میٹکس اور ادب کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے
جی جی بالکل بالکل
کتابیں ایک نسل کا علم دوسری نسل تک پہنچاتی ہیں
جی بالکل
کتابیں صرف اسٹوڈنٹس کے لئے ہی نہیں ہوتیں ہر عمر کے انسان کتاب سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
جی کتابوں میں جو بہت کچھ ہوتا ہے سر کیونکہ کتابوں سے ہی بھوشیہ بنتا ہے
اور کتابوں میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے جو وہ کہعوت تو سنی ہوگی وہاں وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں جان بھی کون کھن سکتا ہے جیان کے علاوہ کچھ نہیں ہے
انسان کووری کاغذ کی تلے ہو ہے کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے بکس وغیرہ پڑھتا ہے تو اس میں دھیان آتا جان آئے گا تو اس میں سب طرح کی جانکاری ملے گی شکچھا بھی ملے گی ساماجک جانکاری ملے گی س سماج کی ملے گی اور رہنے کا طور طریقہ بزنس کرنے کا طریقہ سب کچھ گان میں مل ہی جاتا ہے
برابر یہ آپ نے صحیح بات کی ڈاکٹر اپنی میڈیکل بکس پڑھتا ہے انجینئر اپنی کتابیں پڑھتا ہے اور لائر قانون کی کتابیں پڑھتا ہے
جی ہاں وہ تو ہے سب لوگ اپنی اپنی الگ الگ ہی کتاب پڑھتے ہیں
کتابیں جو ہیں نا یہ انسان کی سوچ کو ویس کرتی ہیں جب ہم مختلف کتابیں ہاں جب ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نئے نئے خیالات اور نئے نظریات کا پتہ چلتا ہے
جی جی بالکل
جب ہم نئی نئی سوچو نئی نئی کتاب پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں سب کے بارے میں تبی پت ہے
پر وہ کی انوائرمنٹ ہے ان سے بکسوں سے بہت زیادہ گیان کیونکہ اس میں بہت چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کے من کے بھاوؤ کو پڑھ لیتی ہیں کتابوں سے ہی سب کچھ چلتا رہتا ہے اب
بالکل
یہ بھی پ پتا چل جاتا ہے کہ پرکرتی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے بکس ہی سب پتا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے کہ ہم ویدر لیں گے یہ بھی جب تک اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں وہ نہیں بول سکتا تھا کتابیں کتابیں ہمارے زبان کو بھی مضبوط کرتا ہے نئے الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں اور لکھنے اور بولنے کا انداز بہتر ہوتا ہے کتابوں سے ہی ہم نئے نئے الفظ بول سکتے
کوئی تو اب اتحسی ہی کتابوں سے ہی زندہ ہے انیں اتہس کا چیپٹر بند تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کچھ اب یہیں دیکھ لو آگرہ کا اتہس ہے وہ اکبر اکبر کا تاج محل بناو شاہاں جہاں ممتاز بیگم کا تاج محل ہوا ہے اس میں بہت کچھ لکھا ہے وہ کتابوں سے تو پتا چل رہی ہے اور یہ ہموگ کیا جانتے ہیں ممتاز بیگم کون تھی اکبر کون تھا اور شاہ جہ جہانگیر کون تھا ہمیں کیا پتا وہ تو کتابوں سے ہی تو پتا چل رہی ہے نا
برابر یہ بات اپنے سے ادبی کتابیں کہانیاں اور ناولس انسان کی تصور کی قوت کو ب بڑھاتی ہیں وہ ہمیں دوسروں کے کے جذبے اور تجربات کو بھی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں تاریخ کی کتابیں تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا بزرگوں نے کس طرح مشکلات کو اس کا سامنا کیا اور ملک نے ترقی کا سفر کیسے کیا یہ کتابیں ہمیں بتا دی ہیں کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا تھا ہے نا پوری ہسٹری ای بتاتی ہے ہمیں
جی بالکل
جیسے کہ ہم بتائیں گے سائنس کی کتابیں نئے انویشن اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتی ہیں
جی جی
آج جو آج جو موبائل فون ہیں یا کچھ اور دوسرا کیمپ وہ ڈر اور انٹرنیٹ ہم استعمال کر ہیں ان کے پیچھے بھی علم کا علم اور علم کا مطالعہ ہے اس کے پیچھے بھی علم ہے جو
کتابوں سے ہی تو دنیا جڑی ہوئی ہے
ہاں
سب کچھ کتابوں سے ہی تو چل رہا ہے پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے کیا ہوا
ہاں یہ بات تو ہے کتابیں انسان کو تنہائی میں بھی اچھا اچھے ساتھ دیتی ہیں جب ہم اک اچھی کتاب پڑھتے ہیں تو
جیسا بھی مست کس کا ایسا ہی رہے گا جیسے کتاب بک پڑو گے نا جیسا ہی دماغ رہے گا جیسا ہی کار کرو گے جیسا ہی سوچو گے جیسسی ہی کتاب پڑھو گے جیسا ہی چلتا رہتا ہے
بلکل بلکل صحیح بات بولی آپ نے سوشل میڈیا اور موبائل پر گھنٹوں وقت گزارنے سے بہتر ہیں کہ روز کچھ وقت کتاب پڑھنے کے لئے نکالا جائے ہم گھنٹوں ہم گھنٹوں سوشل میڈیا میں ضائع کرتے ہیں یا فونز میں کچھ دیکھنے کے لیے کچھ ایسی بے کار چیزیں دیکھتے ہیں اس سے اچھا اچھا ہمیں کتابیں دیکھ پڑھنی چاہییں
فارون میں بھی کھلاتی ہیں پی ڈی ای وغیرہھ جاتی ہے بکس اچھی اچھی لھک کہ بکیں ہیں اچھی اچھی اتہاس کی بکیں ہیں پولٹی کی بکیں ہیں میتھ کی سولوشن وغیرہ کے سب کچھ موبائل میں بھی کھل جاتے لوگ وغیرہ کیا ہے کہ فون کو ویسے ہی یوز زیادہ کرتے ہیں ریل وغیرہ دیکھنے میں مووی وغیرہ دیکھنے میں فالتو چلانے کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں یعنی موبائل کوئی غلط نہیں ہے اس کو یوز کرے ویسے ہی ہے پر لوگ وغیرہ کیا ہے کہ یہ موبائل بھی بکس کی طرح ہی ہے اس میں ساری کتاب ہیں جو دنیا میں کتابیں سب کچھ موبائل کی پی ڈی ایف میں کھل جاتی ہیں گوگل پہ اپلوڈ کر کے
لیکن اگر ہم یوز اس کا اچھا سے کرے لوگ یوز کرتے ہیں ریلز دیکھنے کے لیے
ہاں جو بھی تو لوگ وغیرہ کیا ہے کہ نگیٹیوٹی زیادہ رکھی ہے اس موبائل کے اندر یہی سوچ سے نگیٹو زیادہ ہے یہ نیگیٹیو تو نہیں سوچتے پازیٹو نہیں سوچنا چاہیے پزیٹو کار کرو گے جیسے کہ ہمیں آپن دیکھ لو ہم اپن جیسے کہ اوش ایپ سے جڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کی جانکاری لے رہے ہو پرگتی کے بارے میں بتا رہے ہو بکس وغیرہ کے بارے میں تو کچھ اچھا ہی تو مل رہا ہے اس سے
بلکل صحیح بات بولیے آپ نے آج کل آج کل ڈیجیٹل بکس اور ای بکس بھی موجود ہیں موبائل اور کمپیوٹر پر بھی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن بہت سے لوگ آج بھی کاغذ کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں نہ کہ یہ آج ہھی بہت سارے لوگ کتابیں پڑھنی پسند کرتے ہیں کاغذ کی کتابیں کتابوں کا احترام بھی ضروری ہے کتابوں کا ہمیں احترام بھیک
اور کیا کوئی تو ہے بکس وغیرہ تو بہت بہت کچھ لے جائیں گے بہت کچھ آگے کریں گے لوگ ایرا بکس پڑھنے میں کہ رچی کم لیتے ہیں اور جو لو بکس پڑھنے کا رچو لے گا ن تو وہ بہت کچھ سوچے گا بہت کچھ کر جائے گا زندگی میں
یہ بات تو ہیں اور ہمیں دوسروں کو دوسروں کو بھی پڑھنے کے لئے دینی چاہیے اپنی بکس اگر ہر اسٹوڈنٹ روز صرف آدھا گھنٹہ بھی مطالعہ کرے تو اس کا علم سوچ اور اعتماد بہت برھ سکتی ہیں
تو کچھ لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں کہ ہوئی ہے تو ان کو بییک دیتے ہیں کباڑے والے کو دے دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں نے گان پراپت کر لیا تو اچھا ہے کسی اور کو بھی دے دوں کہ کسی پیسوں کی لالچ کے لیے کتابوں کو بھیج دیتے ہیں بتاؤ
وہحیح وہحیح بالکل کل کتاب صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پڑھی جاتی ہیں
وہول تو ہے لو وغیرہ کیا ہے کہ اس کا غلط زیادہ یوز کر رہے ہو اب یہیں دیکھ لو پرانی بکس ہیں اس سے ٹھیے والے لے جاتے ہیں ان پ چنے پڑے یع کیا کیا رکھ دیتے ہیں کھانے کے لیے بتاؤ اتنا ہے گلطی طرح یوز کر رہے ہیں کتابوں کے پیزوں کو تو سوچنے لائق بات تو یہی ہے کہ لوگ وارا کتنے گر چکے ہیں
وہ نا بھائی آج کی
زیادہ تر ایسا ہی چل رہا ہے
وہی آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب انسان کی سب سے وفادار دوست ہوتی ہے یہ ہمیں علم یہ ہمیں علم اخلاق تہذیب اور کامیابی کا راستہ دیتی ہیں
جی بالکل دیکھیا
اس لیے ہمیں روز مطالعہ کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے علم ہی وہ دولت ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی
جی جی جی
چلو نکھراج آپ کے ساتھ بات کر لیں اچھا میں اچھا لگا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ
ا لگ آپ سے بات کر کے کچھ گیان ملا بھی اور دیا بھی
دیا گے اللہ حافظ
خدا حافظ